وعلیکم السلام چرے
جی جی میں ٹھیک ہوں آپ بتائیں
بس دعا ہے اللہ کی اللہ کا کرم ہے
جی اور کیا کر رہے تھے آپ
کچھ نہیں ابھی تو کھانا وانا کھا کے پھر ہوا تھا
کی
الحمد للہ اچھی میں نے آپ کی
بس میری بھی اچھی ہے بنی کیا کیا کیا آپ نے پکڑائی ت میں
بقرا عید میں کیا کر رہا میں نے شاپنگ کی تھی دو تین دن پہلے
ج جری
شاپنگ کرنے گیا تھا بار وغیرہ فرینڈس کے ساتھ نہیں نہیں قربانی تھی دوستوں کی قربانی تھی تو وہیں لگ گئے ٹائم اس میں ہو گیا پورا
اچھا صحیح ہے
اور آپ نے کی تھی سوپنگ وغیرہ یہ
ہاں میں تو ب لائی تھی فار اس شلوار اپنے لیے اور باقی جو اسٹیچنگ کا کام اسٹیچنگ کا کام ہے وہ اپنی فرینڈ سے کروا لیا تھا میں نے ہاں کیونکہ اب ٹیلر کے بھی ریٹ کتنے زیادہ ہو گئے ہیں چار سو پانچ سو روپے لیتے ہیں سلائی اب چلو فرینڈ ہے وہ ہو جاتی ہے کہ سویدھا ہو جاتی ہے انسان کو چلو کر دے گی صحیح ریٹ میں ہاں
صی ہے ہاں میرے تو کیا کرتے میں سلوائے تھے تو وہ سترہ اٹھارہ سو ہی پڑ گئے میرے
صحیح ہے ا میری فرینڈ ہے نا ہندو ہے میری ایک فرینڈ جی دیال دیوالی میماں انوائٹ کر لیتی ہ مجھے سے فیٹیولس نا بڑے اچھے لگتے ہیں جیسے دیوالی گئی عید ہو گئی اپنی قرعید ہو گئی جی اور ایک بچپن میں ہم کرتے وہ کسمس ہوتا د سینٹا آئے گا وٹ کرتے تھے کہ بٹ وہ ا تو ہی ہمیں اتنی اقل ہے بٹ اس ٹائم ہمیں اتنی عقل نہیں تھی جی سینٹا کلوز آئے گا اور وہ ہمیں گفٹ دے کے ج جائے گا رات کو ہم سو جے تھے تک کے نیچے کچھ رکھ کر سوتے تھے ہم بٹ اصل میں پیرنٹس سے ہوتے تھے کہ پییرنٹس ہمیں گفٹ دے کے جاتے تھے
ہاں توتا ہی نس ملو
چیز ہوتی تھی بچپن میں اور میں تو اس اسکول میں نے کلاس ہوتیھی جیسے ڈیکوریٹ ویٹ کرنا کلاسز کو
ہاں ہاں ہاں کرتے تھ نہ گھر سے زیادہ کر دیتی لڑکے کم کرتے
ہاں یہ تو ہے خیر لڑکے تو کرتے نہیں ہیں ا تو باہر کی
صی ہے صی ہے
مجھے تو بڑا شوق تھا جیسے دیے نہیں ہوتے دیے ڈیکوریٹ کرنا انہیں سجانا وہ موتی آتے تھے چمکیلی چمکیلی چیزیں آتی تھیں وہ اسم ڈیکوریٹ کرتے تھے دی کو مجھے بڑا شوق ان چیزوں کا رنگولی بناتے تھے
اچھا یک نہیں لڑکیوں کو زیادہ شوق ہوتا نا اس چیز کا
آپ کو کس چیز کا شوق ہے آپ نے کیا کیا بس گھومنا اس کے علاوہ فیملی کے کے ساتھ آپ فیسٹیول نہیں مناتے
نہیں فیملی کےاتھ مناتے ن لیکن فرینڈ سرکل میں زیادہ بنتا ہے ول ایسے مطلب فیسٹیول کے دن یا تو دوست وغیرہ کہیں چلاتے ہیں گھومنے کرنی پہاڑ وہی پارٹی وارٹی کرتے ہیں یہ ہوتا ہے
صحیح ہے میں تو زیادہ تر فیملی کے ساتھ ہی مناتی ہوں بٹ جیسے وہ ہو گئی نا دیوالی وغیرہ تو میری فرینڈ انوائٹ کرتی تو میں چلی جاتی ہوں وہاں پر میں پٹاخے جللاات فھلجڑی
پٹھا گے پسند ہو گ یا پ ڈا کے جا
ہاں کیوں نہیں فرینڈ بلا رہی ہے اب چلے جاؤ تو انسان تو کرتا ہے ہی نا وہ چیز ہے اور فرینڈ بھی ویسے دس پندرہ سال پرانی فرینڈ شپ ہے ہماری جی جی
یہی تو فائدہ ہو تھا نا پندرہ دس پندرہ سال پہ لے گا
نہیں نہیں میں تو ابھی بھی جاتی ہوں نا میں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھی چلی جاتی ہوں انلمم جانتے ہیں ایک دوسرے کو جی جی
ہاں جانتی میرا فرینڈ بھی تھا لیکن ابھیک جوھ پور رہنے لگ گیا تو اس وجہ سے زیادہ نند پہلے میرے زیاد تھا بہت ساتھ میں پٹاخے وغیرہ چلا دیتے ہیں بچپن تھا لیکن اب کوئی جاتا نہیں
اچھا اسک مطلب بچپن میں تو آپ خیر آاب کرتے ہوں گے نا فیملی کے ساتھ منانا اس ٹائم تو فرینڈ کے سھ گھوم لینے جاتا ت ہو گے اب جاتے ہو شاید
بچپن میں بچپن میں تو میں فیملی کےاتھ مناتا تھا عید وغیرہ
ہ تو بتاؤ نا پھر کس مناتے تھے
اس میں کیا یہ نئے کپڑے پہننا تیار ہونا پھر اس کے بعد ہم جاتے ہیں عید کا نماز پنے
جی پھر اس کے بعد آ کر عیدی مانگتے تھے
جیے تو سے
میں تو میں تو میں تو بکھا رہی ہو گی ترا سب سے مانگ رہی ہوتی تھی مجھے ا تو کھا لا امی پاپا سب سے مانگتی تھے میرے تینوں بڑے بھائیوں سے نا سب سے عیدی مانگ رہی ہوتی تھی کیونکہ بنا مانگے نہیں ملتی
ہاں کچھ کچھ تو مل جاتی ہے لیکن کچھ کچھ مانگنی پڑتی ہے نا
وہ تو جو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دے دیتے بنا مانگے ورنہ مجھے تو مانگنی ہی پڑتی ہے
گڑ گڑا کے مار بھائی دے دے یار ابھی
یہ تو ہے یار وہی تو اب ایک عید ہی تو ہوتی جس میں ہم کھل کر مانگ سکتے ہیں پیسے بندہ کہاں مانگنے کو ملے گا پھر
ب نہیںای بولتا ہےی بھائی تول پیاج کیا ہے یہ تو
پر یہ تھا کہ نانی جب ہم چلے جاتے نا نانی کے یہاں تو وہ تو زیادہ اچھے منتی تھی ہماری عید بٹ یہاں تو اب فیملی چار پانچ چھ لوگ ہیں ہم اس میں عید منانے میں کوئی اتنا مزہ نہیں آتا باقی بڑی فیملی جن کی ہوتی ہے نا ہاں ان کے ساتھ مزہ آتا ہے اور میری تو ساتھ ساتھ خالائیں
اچھا سات کی سات سو روپئے تو ا بھیھی ہوگی
ا میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو میں سو روپئے لے لوں گی میں نہیں لیتی سو روپے کم سے کم ایٹ لیسٹ پانچ سو روپئے د دو یار
ارے بھائی صا ترٹی تھرٹی فائ
ایک ایک عید عید ہی تو ایک عیدی تو ہے جس میں ہمارے پیسے تھوڑے جمع ہو جاتے ہیں ادروائز کون سے فیسٹیول ایسے مسلمان کب کہ تن فیسٹیول ہے بھی نہیں بہت کم ہے آئی تھنک ہندوز یا پابی ہو کے زیادہ زیاد فیسول پنجابی کو وہ والا فیسٹیول بھی ہے جس میں وہ لکڑی جلاتے ہیں اور بیچ میں لکڑی جلاتے اور گھوم رہے ہوتے ہیں وہ کون ساسا شی والےین کا
ایے لوہڑی بولتے ہیں
اچھا توس میں کرتے گ آ ہیں ہیں لوگ
اس میں کچ بھی نہیں کہتا مطلب یہ کیا ہے ارے نام کیا جی اس کا اس وجہ سے نہیں بول رہا تھا میں
اچھ ن میں ہے
جیسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جسے نا وہ کیا اب یہ ہولی پہ کرتے ہیں نا یہ چلاتے ہیں نا کچھ چ لکڑی وغیرہ تو اسی کی طرح ہوتا ہے وہ مطلب یہ لکڑی وغیرہ اکٹھی کر کے اس میں آگ لگاتا پھر اسے گول گول رؤنڈ لیتے ہیں ہاں وہ ڈانس بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کچھ مطلب جو منت وغیرہ مانگتے ہیں نہیں وہ ان ان کے حساب سے پوری ہو جاتی ہے
ا
پھر اس میں ایک گڑ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں
ا اور ایک میں نے میری فرینڈ ہے م مطلب بہاری ہیں وہ تو وہ وہ کوئی وہ پوجا مناتی ہیں چھٹ پوجا کون سی پوجا ہوتی ہے وہ یہ تو نام ایک تو نام عجیب عجیب ہے نا سمجھ
ارے الگ ہی الگ لیول کے سور نو
انڈیا میں نا انڈیا میں تو اتنے سارے فیسٹیولس منائے جاتے ہیںا اچھی چیز ہے یہ بھی کہ چھٹ پوجا لہری اور پتا نہیں کون کون سےا ہیں
اگر یہ چھوٹے چھوٹے تیوار مناتے جاؤ نا تو ہر مہینے ایک میں ایک تو
ہاں یہ تو ہے خیر بٹ میری فیور میری موسٹ فیوریٹ جو فیسٹیول ہے وہ ایک عید ہے میٹ ھیید اور ایک یہ ہے دیوالی دیوالی بھی مجھے پسند ہے ہ ٹھیک ہے بس یار اس میں قربانی ہوتی ہے نا تھوڑا عجیب ہو جاتا ہے من ہاں اس وجہ سے مجھے خاص اتنی پسند نہیں بٹ ٹھیک ہے
تھوڑا دل بھی رکتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے دونوں چیز ہو
ہاں اور گھر میں اور سارے گھر میں نا گوشت گوشت ہو جاتا ہے نا پھر میرا پانی پینے کا بھی دل نہیں کرتا میں سوچتی ہوں باہر سے پانی منگ واقع تتھیوں میں
اچھا آپ کی باتوں سے اگرا آپ بھیج پرین
نہیں میں کھاتی ہوں گوشت لیکن اتنا زیادہ ہو جاتا تھا نا تو وہ دقت ہو جاتی ہے ہاں پرس ویج ہی زیادہ کھاتی ہوں جی جی میرے گھر میں یہ پرابلم مجھے ہی ہے ہاں میٹھی بہت اچھی ہے اس میں سب سے بیسٹ پیسے مانگو
ویسے تو مانگنی ہے اپن کو کھانا پینا ب اچھا رہتا ہے نا میںخھیر وغیرہ سیوئیاں وغیرہ سب رہتا نا س میں
ہاں کھیر خیر کھیر تو مجھے بنانی آتی ن مجھے میں تو پتاہ یہ کرتی ہوں اپنی امی کو فون کر لیتی ہوں امی سے ریسیپی بھی پوچ رہی ہوتی ہیں کہ کیس بنا ہے کیسے بنانا ہے کھیر قورمہ بریانی مجھے اتنا نہیں آتا ہاں مجھے نہیں پتا ہوتا تو امی تاری ہوتی ہیں
اچھا اچھا
امی کو امی یہ ساری چیزیں بتا دیتی ہیں مجھے یا پھر اپنی سس کو لگا لیتے ہوں یا تو میں چلی جاتی ہوں سسرال یہی کرتی ہوں
اچ مطلب اب الگ رہی
ہاں جی ہاں جی ہم الگ رہتے ہیں
اچھا جاب وغیرہ کرتا ہوں میں آپ
جی جی وہ جاب کرتے ہیں سافٹ ویئر انجینئر ہے میں ہاؤس وائف ہوں
اچھا ج چلو بڑھیا ہے اللہ الحمد للہ
جی
ج جی بس یار منالی بکرا عید کیا کہ رہے ہیں تھکان ہو جاتی لیکن یار تیوار ہوات
ہاں بوائز کے لیے تو بکرائی دی یہ ہے کہ وہ قربانی کر رہے ہوتےے ار تو کسائی بلاتے ہیں نہیں یا خود ہی کر رہے ہوتے ہیں
ہاںاں
ہاں تو بوائز کے لیے تو یہی ہے بچارے وہ کام میں لگے ہوتے ہیں بکراع لڑکیوں کے لیے ٹھیک ہے تیار شیار ہو کے اپنا بیٹھ جاتی ہیں ایک جگہ
لڑکیوں کے لیے تو ہ اور تیوہار اچھا رہتا ہے
ہاں یہ بھی ہے
بس یہ تھوڑا میٹھی میں تبت کھیر وغیرہ بنانے میں کوئی ج یہ مہمان آ گ ہی یہ مہمان
ہاں مہمان کا اٹینڈ کرو پھر برتن دے کے اٹھا کر جاؤ رکھو ساری چیزیں ہمیں ہی کرنی ہوتی ہیں پھر یہ ٹھیک ہے پھر ان شاء اللہ اوکے ا اوکے اللہ حافظ